کو بھائی
اللام علیکم بھائی بائی ٹھیک کو اھاسے بھائی بس ٹھیک کھانا وانا کھایا گھر میں سب ٹھیک
ہاں بھائی میں نے کھانا کایا آپ نے کھایا کھانا بھائی
ہاں بھائی میں نے کھایا بھائی کیسا مزہ لگا گلمرگ میں یا ویری نگ میں
بھائی ٹھیک اوکے اوکے تو زیادہ بھی نہیں تو اوکے کیونک میں مجھے وہاں ہم گاڑی میں ہی تھے زیادہ ٹائم میں نے نہیں جو اترا
اچھا ٹھیک
بائی ہاں ب اکے اوکے چلو
اچھا ٹھیک یہ بول رہ تو مجھے مذق کنار بھیڑ کتنی تھی وہاں سے کتنا کراؤڈ تھا
ہاں پرؤڈ بتارٹنے کی جگہ نہیں بو رہا ہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی بہت زیادہ بھیڑ تھا نہیں بھائی ہم لوکل گاڑی میں تھے
اپنی گاڑی میں گئے تھے
نہیں لوکل گاڑی میں
اچھا لوکل لوکل گاڑی والوں نے ہاں ہاں کتنا لیا کتنا لیا لوکڑ گاڑی نے کتنا کتنا لیا ان نے
بھائی وہ نہیں مجھے پتا ہے بھائی اتنا نہیں اتنی نالج نہیں ہے بھائی مجھے
اتنی نالج نہیں ہے
نہیں اتنی نالج نہیں میں بول رہا ہوں یہ اپ نے کھانا کھایا
ہاں میں نے کھایا آپ نے بھی کھایا کھانا ٹھیک اور پول کھلنے آئے تھے آج ہم کو
سالن کیا تھی آپ کو
ٹماٹر نا مجھے مجھے اس میں مزہ لگا تھا تو میں نے بولا تھا ماما کو یہ مجھے رکھنا
اچھا ٹھیک مجھے بولو یہ آپ کو کیا پچاس روپے کو کرنا تھا آپ نے مجھے کال کی تھی
مجھے یار ضرورت تھی پچاس روپے کی یار
بھائی اسنو کر کھیلنا تھا ہرام ہی
نہیں نہیں نہیں سنوکر نہیں کھیلنا تھا مجھے ضرورت تھی
بھ اچھا ٹھیک بھائی مجھے نہیں تھے بائی میں نے سارے پیسے پھونک دیے بھائی اپ دعا کرو بھائی پیسے نہیں چ کل پرسو
بھائی تجھے کتنے ہے پروسیسنگ میں ہے کچھ
ابھی نہیں آیا پروسیسنگ میں تمہیں آیا کچھ
ہاں نہیں نہیں مجھے تو کچھ نہیں ہے مجھے دو ر پہ بھی نہیں ہے مجھے اکاؤنٹ پہ ابھی یہ نئ لی
بائک بھائی کوئی بات نہیں آئے گا آئے گا کل پرسوں آئے گا آ ج تھی نہ اسلی سنڈے اسی لیے
اچھا ٹھیک کیا پتاہ کل آئے کے دور پہ پھر اسی ٹائم آتے پروسیسنگ میں پیسے
ہ شاہید بھائی شاہید بھائی مجھے یاد ہی نہیں ہے
پہلے دن کتنے آئے پہلے ہی دن
پہلے دن دو روپئے آئے
اس کے بعد نا بڑا اماؤنٹ کتنا آیا
کل نا نائن ٹوونٹی فائیو
اچھا ٹھیک نو سو روپے ٹھیک اب کیا کیا نو سو کا کیا کیا
بھائی میں نے وہ کالی پھونک دیے چھ سو روپے تین سو روپے بچے تھے وہ آج ختم ہو گئے
اچھا ٹھیک بھائی مجھے یاد تے یار مجھے آتے ہزار روپے یار ہزار دو ہزار آتا یار پیسوں کی تنگی بہت چل رہی ہے یار پیسوں کی تنگی بہت چل رہی ہے
مجھے بولا ہم کتنی کالس کریں گے ابھی
چار
اچھا پہلے آپ نے کی اس کے بعد مجھے کرنی پھر آپ کرو گے پھر میں ہاں
ہاں ہاں بھائی
ہاں چار ٹھیک ہے بس چار ہی کریں گے
ہاں بھائی ہم نے کل ٹیوشن بھی کیا جانا ہے نا صبح
کریں گے بھائی چھے کریں گے مانو چھے کریں گے بس ایک گھنٹہ بس ایک گھنٹہ لگتا ہےے کالس کو
ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے بھائی کل ٹیوشن بھی جان ہے ساڑھے نو
جاؤگے ان شاء اللہ جاؤگے بھائی پڑھنا کل یاد کیا کل کھیلے کچھ
کیا کیا میں نے کیا تجھے آناا ہے کل ٹیوشن
ہاں
کل ٹیوشن آناا ہے
لو نہیں کل میں نہیں آؤں گا کیونکہ میں نے یاد نہیں کیا ہے میں بول رہا ہوں نہیں کل میں نہیں آؤں گا کل میں میں نے یاد نہیں کیا
اچھا ٹھیک اچھا ٹھیک ٹھیک مسئلہ ہوا نا یار لڑائی ہونے والی تھی نا ریحان ویحان کو یار سینٹا وینٹا کو
ہاں ہاں ہاں
سلمان کو ہونے والی تھی نا لڑائی یار ریحان ویحان کو بھی لڑائی ہونے والی تھی یار پتا نہیں پول میں پتا نہیں پت نہیں کچھ بکواس ہوا ہوا تھا ان کو وہاں پہ
کس کس کو
آج ہم نے کھیلاا بڑ بڑوں بند کے ساتھ ہم نے
کہاں پ کھیلا آ کہاں پ کھیلا سنو گھر
ڈون ہوٹل میں ڈون ہوٹل میں
وہاں کتنا ہے اس ائم کو
وہاں فریم کو پچاس روپئے ہے ایک ہی ف
اچھاک راج بھا میں مز آیا
راج باغ میں مزہ ہے یار مگر وہاں بہت پیسے لیتے اتنے پیسے ہی نہیں ہے بھائی
تو پیسے لیتا ہے بہت مگر راج باغ میں تو ویسی جگہ بھی ہے نا وہاں پہ کتنے یہ ہے ٹیبلس ہے ڈان ہوٹل میں ڈان ہوٹل میں
ٹیبلس ہے وہاں پہ بہت ٹیبلس ہے راج باغ
سنوکر سنوکر کے کتنے ٹیبلس ہیں اور پول کے کتنے ٹیبلس ہیں
اسنو کر کے ڈان ہوٹل میں ایک ہی ایک ہی پول کا بھی ایک ہی
اچھا سنوگر کا ایک اور پٹول کا ایک بس ہاں بائی میں گیا ہوں لاسٹ ش بھائی مجھے س سوری میں نے آپ کو بولا تھا نا میں لگ بھگ ساڑھے دس گیا ہوں وہاں لیٹ ہم نے کھیلا نہیں متر کیوںک وہاں پہ سرم پکڑا تھا ان لوگوں نے بولا ہمیں لیٹ تک کھیلنا ہے
اچھا ٹھیک ٹھیک آپ کھیلیں گے ہم صبح یار ہم جائ گے ٹیوشن سے آ کے ہم کھیلیں گے یارج تھوڑا سا گھر میں فلم ہو بیٹی ہو گئی تھی گھر والوں نے بولا یہ تو کیا جاتا ہے وہاں کھیل مجھے پفیرے بھائی نے اسٹوری دیکھی تھی
بائی غلط ہے کی کھیلنا
ہے نا بھائی یہ بہت ہی گنااہ ہے بھائی
گنے
ہاں یہ جوا ہے
کہاہے جو جب تک پیس
یہ اسکی لات لگتی ہے نا بھائی اس کی جس کو کھیلنا آتا ہے آتا ہوگا اس کو بہت لت لگتی ہے اس کی
ہاں بھائی لگ تو لگتی ہے ہر ایک چیز
ہاں بھائی ہاں بھائی اب احت شام نے بھی کیا یہ اسٹارٹ یار یہ سب چیز ہے
کیا چیز ہے بھائی
یہی نا کالنگ کیا
ایشا میں بھی خرچ ہے
ہاں بھائی اش ہم کو آج دیا اس نے کر کے
اچھا ٹھیک بھائی کسی کو اس نے تو سب کو دیا
ج یاری سینٹانی بولا ب جی جی
اچھا ٹھیک بھائی
پوٹا بھائی اور آ ٹھیک اور
ہاں میرے گھر میں سب ٹھیک ہے آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ٹھیک ٹھیک ٹھیک سن کیا تھا
ب جو
سال ک تھج س سالن ک تھاج
ب نے کھانا نے کھایا پھر مجھے آب کیک ہاں
اچھا ٹھیک
ہاں بھائی
ٹھیک ٹھیک اس دور رٹین اچھا ٹھیک اور بولو یار اور سناؤ کچھ
بس بائی بس دو آ ہاں شکر اللہ کا بھائی آپ سناؤ کچھ اچھا
اسکول بس بائی سکول کھولنی تو سکول تو چھٹی ہو گئی بائی
ہاں بھائی بائی ب شف سمھے بھائی بھائی انشاء اللہ بھائی ش ر
بھائی بھائی بولو بھائی بولو بولو بولو بھائی بولو
ہاں اب ہمیں کامیاب ہونا ہے اس کے بعد ہماری ہات نکال یاج ن
صحیحیح ماشاء اللہ ماشاء اللہ
سب کفا ہے میرے لہجے سے میری حالت سے باقی پئی نہیں
اچھا بھائی ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک
اور اگر ہم بتا دیک کے جاتا ہے
لوگیس نو کرر کھیلنے ا ہملے ہاں وہیرو ہیں تان ہوٹل میں اور بھائی اور بولو
بائیے بائی پیسے کو نہیں بائی پس
اھا ا یہاں سے مجھے نہیں لگتا یہاں سے پیسے آئیں گے یار
کل نہیں آئیں گے بھائی کچھ دن لگیں گے
اور بانی
بس بھائی ٹھیک
بہت کچھ بول رہا ہیں نا
جی بھائی پورتگل کا میچ کر کل روناالڈو کا میچ ہے بھائی رنالڈو کا میچ ہے کل ہلو ہلو ہلو ہلو ہلو ہلو بھائی آپ کو نیٹ ورک نہیں ہے بھائی ہلو ہلو بھائی آپ کو نیٹ ورک اپ ہیلو بھائی ہلو ہلو
ہیلو
آپ کو نیٹ ورک نہیں ہے بھائی
بھائی مجھے فائبر ہے بھائی آپ کو نہیں ہے بھائی
بھائی آپ کی تو بات ہی نہیں آ رہی تھی ابھی تک ابھائی آپ کی بات
بھائی آپ کی بھی بات نہیں آ رہی تھی میں تب سے ہلو ہلو کرا مجھے فل نیٹورک ہے بھائی ابھی تک میں نے کی اس سے پہلے ابھی تک نہیں مطلب کہ کتنا مجھے کہ میں نے الیاس سے بات میں آیا نا وہاں سے آ کر یہاں سے نا
اچھا
میں نے اللاس کے ساتھ دو کالزکی تو اس نے بولا میں تھک گیا مجھے سونا ہیں تو ان دو کال میں تو کچھ نہیں ہوا آپ کے ساتھی ہی کیوں مجھے ہوتا ہے
پتہ نہیں بھائی پت نہیں اتنی شکسا ہے کچھ
بھائی کوئی بات نہیں بھائی بھائی چلو بیٹھا ہوں میں کرتا ہوں کال ابھی فی اماندلہ بھائی ابھی ا رہنے آ اتنا ٹھیک ہے
چلو چلو اللہ